ہلو
ایک
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی اب کو میری آواز آ رہی ہے
جی ہاں مجھے آ رہی آپ کی آواز آپ ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھ گھر میں سرے ٹھیک ہے
بس ٹھیک وہاں سارے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے جی کہانی کے لیے س صبح صبح آپ
بس مزدوری کرنی
اچھا ٹھیک ہے ہاں محنت کرنی چاہیے
تو میں بتاؤں گی آپ کو اس کے بارے میں نا
ہاں
آ آپ کو پتہ ہے علم ایک عظیم رحمت ہے علم ایک عظیم نعمت ہے علم انسان اپنی زندگی کو روشن کر ہے علم کے ذریعے انسان ترقی کی منزل طے کرتا ہے علم سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ت علمم س انسان کااہ کردار بہتر ہوتا ہے علم انسان کو خود مختار بناتا ہے علم سے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے علم انسان کی کامیابی کی طرف لے جاتی ب ہے
ہاں یہ تو صحی بات ہے ہاں اس صحیح بات ہے
آپ کو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں
میں تو یہ کہہ سکتا ہوں آج کے زمانے میں جس کے پاس علم نہ ہوناا وہ اس دنیا میں سروائی نہیں کر پائے گا کیونکہ آج کے زمانے میں ایسے ماڈرن مطلب ہے اگر کوئی انجان آدمی ہوگا وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا نا مجھے جاننا کیسے کیا کرنا ہے آج کل ویسا زمانہ ہے
اچھا
ہ عم سے ہی تو انسان کی زندگی ہے بنا علم کے اس کی زندگی کیا ہے
بالکل صحیح ہے مطلب وہ پرانی کہاوت ہے نا علم ایک زیور ہے
ہاں ب
جس کو کو ہاں مطلب کہاوت یہ کہ علم ایک زیور ہے جس کوئی چور چرا نہیں چ
نہیں سکتا ہاں
آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
ہاں یہ تو صحی بات ہے اور ایک بات علم اگر کسی کو کچھ قلم ہے نا وہ یہ شیئر کرنا چاہیے
ہوں
کیونکہ اس سے علم اس کا بڑھ جاتا ہے م یہ بات بولتے ہیں کہ آپ جس کا کو کسی چیز کی نالج ہے وہ دوسروں میں شیئر کرنا چاہیے اسے اس کا علم میں اضافہ ہو جاتا ہے
ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے مطلب اگر ہم دیکھیں گے نا اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی نا تو بچے کا بھی فیوچر اچھا بنتا ہے بچے کی پرورش میں سب س سے بڑا رولما کا ہوتا ہے اور ماج یہ روولتاب اچھے سے نہیں باپ آئ گی جب ماں خود علم ہووں گا مطلب ہر کسی چیز کا تو بچہ بھی اس حساب سے مطلب بنے رکھے
ہاں یہ صحی بات ہے علم کے بغیر انسان کس ندگ کہ ہے
ہاں
ہ اور علم اگر کہیں بھی حاصل کرنا پڑے نا تو جانا چاہیے ادھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لیجیے نا
اچھا ٹھیک اب اب مجھے بتاؤ مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا
ہاں
ایکید
نہیں بات تو اس انسان نے کرنی جس سے نا انسان خود کو سیف محسوس کرے توی سے بات کرنی چاہیے
بالکل صحیح ہے ویسے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتی ہوں اب ہاں یہ بات بھی صحیح ہے پہلے لگتا تھا خوشی بڑی چیزوں میں ہے اب لگتا ہے دل کا سکون اصلی خوشی ہے
ہاں یہ بات ٹھیک ہے
ہے نا ویسے کبھی کبھی مجھے مجھے لگتا ہے ہم سب باہر سے ٹھیک ہوتے ہیں مگر اندر سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ لڑ رہا ہوتا ہے
ہاں دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایسے ے دکھاتے ہیں کہ جیسے ہم ٹھیک ہے اور اندر سے انسان بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے
ہاں اور
دنیا کو اب اپنے حال دنیا کو تھوڑی بدل سکتے ہیں چلنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ
ہ ہاں اور
کتنے گھنٹے پڑتے ہو آج کل
میں یہی دن میں ایک دو گھنٹہ ہی ملتا ہے پڑھائی کا
چھ
ہاں اتنے اچھے سے پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں میں آپ کے گھر پہ امی اور ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک آپ جاتے ہو کالج وغیرہ
ہاں ہم کالج جاتے ہیں کل ہم کو یہ سیمینار تھا تو ہم کالج سے کہ سری نگر گئے تھے
اچھا
ہاں تو ہم نے وہ یہ سیمینار اٹینڈ کیا پھر وہاں سے آ کے واپس گھر آیا میں اچھا لگا
اچھا اچھا ٹھیک یہ کہ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کتنی بدل دی ہے کبھی سوچا ہے
ہاں اس پہ ہماری آدھی زندگی افیکٹ کرتی ہے
بالکل پہلے لوگ آمنے سامنے زیادہ بات کرتے تھے اب سب کچھ اسکرین پہ ہو گیا ہے یہ تو ہے ہم سیکنڈ سیکنڈس میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں ہاں لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ اپنی پوری زندگی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں سوشل میڈیا ہر چیز پرفیکٹ دکھائی جاتی ہے حقیقت اکثر الگ ہوتی مختلف ہوتی ہے
ہاں وہ بولتے ہیں نا پردے کے سامنے کچھ اور ہے پردے کے پیچھے کچھ اور ہے
ہاں اب ہم چند سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھے کے اتنے آدی ہو وہ یہ ہے کہ لمبی ریڈنگ یا اسٹڈی بورنگ لگنے لگتی ہے حالانکہ جو لمبی لمبی ویڈیوز ہیں اب وہ بھی نہیں دیکھے جاتے
ہ انسان نا کاہل بن چکا ہے اب اس کو ہر کسی میں یہ کاہلیت گھسی پڑی ہے
اور ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوئی ہے لوگ ساتھ بیٹھ کر بھی فون اس استعمال کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی ہے ہمارا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے لیکن اگر ایڈکشن بن جائے تو پھر مینٹل پیس ختم ہو جاتا ہے
ہاں اس کے اثر بہت برے ہیں اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں
کیونکہ آج کل ہر کوئی دوسروں کو امپریس کرنے میں لگا ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تھوڑا فون سائڈ پر رکھ ریل لائف جینا ضروری ہے
ہاں یہ بھی صحیح بات ہے ہمیں فون کو کم از کم کم استعمال کرنا چاہیے استعمال اس ٹائم پہ کرنا چاہیے جب ضرورت ہو وضول میں استعمال نہیں کرنا چاہیے
ہاں یار کبھی کبھی میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا زندگی عجیب سے کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے بے چینی میں بھی ہم بچپن میں ہمیں لگتاار تھا کہ بڑا ہونا بہت ایکسائٹنگ ہوگا اپنی ماضی کی زندگی ہوگئی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اپنے مزے کی زندگی ہوگی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ بچپن واقعی ایک بہت اچھا پیسفل ٹائم تھا
ہاں یہ بات آپ نے صحی بولی ہمیں بھی بچپن میں ایسا ہی لگتا کہ بڑے ہو کی زندگی بہت اچھی ہوگی مگر جب بڑے ہو تو تو تو ج و ت یہ گ ایسے اس لیے یہ بچپن ہی ٹھیک کھ ہے
پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی مل جاتی تھی نئے کپڑے مل گئے پسندیدہ چیزیں کھانے کو مل گئیں دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا بس دن اچھا گزر جاتا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ خوشی کا معیار ہی بدل گیا ہے اب اتنی چیزیں ہونے کے باوجود انسان کبھی کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا
ہاں یہ بات آپ نے صی بولی پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ملتی اس
اور ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے جیسے جیسے سے انسان بڑا ہوتا ہے ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہے پہلے صرف پڑھائی کی فکر تھی اب کریئر کی فیوچر کی ٹینشن فیملی کی ٹینشن ان کی ایکسپیکٹیشنس اور سب سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بر سے ہم نارمل دیک باہر سے ہم نارمل دکھتے ہیں لیکن اندر سے ہر کوئی کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہوتا ہے
ہاں یہ جنگ تو سبھی کے زندگی میں چل رہی ہے اور یہ جنگ ہر کسی کو لڑنی ہے ہے
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہاں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس سب کچھ ہے ٹیکنالوجی ہے کمفرٹ ہے انفارمیشن ہے لیکن پھر بھی سکون کم ہو گیا ہے شاید اس لیے کیونکہ ہر وقت کمپیئر کرتے ہیں کوئی ہم سے زیادہ سکسیزفل ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے کوئی زیادہ خوش لگ رہا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا کمی ہے ج ہے نا سنیے نا پہلے آپ میری بات اور اور ایک چیز اور میں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ لائف میں ہمیشہ سب سے کچھ سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہوتا ہم بہت پلانس بنا د ہیں فیوچر امیجنییشن کرتے ہیں لیکن لائف اکثر اپنا الگ پلان دے کر آ ااں
ہاں یہ بات صحیح ہے
ویسے پوچھ کر موسم کیسا ہے
اھ کا موسم ٹھیک ہی یہ نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے
میں نے سنا ہے پوھ میں کچھ قتلم کلچے بنتے ہیں آپ قتلم کلچے بناتے ہو یا گھر پہ ہی روٹی پکاتے ہو
ہم گھر پہ ہی بناتے ہیں کبھی کبھی لاتے ہیں وہاں سے
پچھ میں ایک جگہ ہے وہاں بہت سارا خطرہ ہے جانے میں تمہارے کیا کبھی بچپن کے کوئی قصے ایسے ہیں جو پچھ کی ان گلیوں اور پہاڑوں سے ہو کے گزرے ہیں
ہ نہیں ویسے میں گھر سے دور ہی ہوتا ہوں اسی لیے ویسا کوئی قصہ ہے ہی نہیں
جٹھ